ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے ہیں
ہاں جی سب خیریت سے آپ بتائیے سب خیریت سے
جی جی جی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے بہت سب خیریت سے ہیں آپ بتائیں
بس اللہ کی رحمت ہم تو کہتے ہیں سب پہ ایسی ہی بنی رہے بس آپ نے کہا چلو آج آپ سے فون آ گیا آپ کا ہم نے کہا چلو آپ سے پوچھ ہیں کہ جیسے ہمیں دیکھو کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ نوک نکری کرتے ہیں اور کئی لوگ اپنا کام کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں دونوں کا اپنا نہ ہی فائدہ ہے دونوں چیزوں کا
جی جی جی دیکھو انسان کو کام کے بنا تو انسان کیا ہی کرے گا ٹھیک ہے نا انسان کو اپنی زندگی میں اور زندگی میں آپ اپنا کاروبار کرنے کے لیے جاں انسان کو جاب کرنی چاہیے تو جا انسان کو بزنس کرنا چاہیے تو دونوں ٹھیک ہیں دیکھو کہ ہر انسان کے لیے جاب نہیں بنی اور ہر انسان کے لیے بزنس بھی نہیں بنا جس کو جتنا علم ہے اور جس کا علم ہے تو اس انسان کو اسی کام میں ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے جاب کا ہو تو جاب کا جی بزنس کا ہو تو اس کو بزنس میں رہنا چاہیے جے بزنس والا جاب میں جائے گا تو وہ اچھا نہیں کر پائے گا اور جاب والا بزنس میں جائے گا تو اچھا نہیں کر پائے گا تو پہلے انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ میرے کو علم کس چیز کی ہے تو میں کس چیز میں اچھا بہتر کر سکتا ہوں تو اسی انسان کو اسی کام میں رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے
یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ مطلب ایک ہمارا وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اب جیسے کوئی انسان اگر اچھی پڑھائی کرتا ہے اچھی اس کے پاس تعلیم ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ ہم مطلب اس تعلیم کا ہم وہی اگر ہمیں نو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی اگر نوکری مل رہی ہے تو ہم اپنی یہ ہو ہے کہ اچھی نوکری کرے ساتھ میں کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ نوکری میں بھی بہت کمائی ہوتی ہے کتنا مطلب ہم عرن کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں
جی جی آپ نے صحیح بتایا جو اچھی پوزیشن اچھے مقام وال نوکری ہیں تو ان میں تو ہمیں اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے اور پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھیں اپنا چھوٹا سا بھی بزنس ہونا تو وہ نوکریوں سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہم خود مالک ہوتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اس کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں پر نوکری کے اس میں ہمیں کسی دوسرے کا آرڈر فالو کرنا ہوتاہے تو اس کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے پر بزنس جی ہاں خود کا ہو تو ہمیں اب خود کے مالک ہو تو ہمیں اپنے حساب سے اپنے بزنس کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے ہمارے پر کسی کا ہاں پریشر نہیں ہوتا
بالکل بالکل آپ نے یہ تو بالکل ٹھیک فرمایا کہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو ہمیں مطلب سامنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے اور بزنس میں کیا ہوتا ہے ہم اپنے کام کے خود مالک ہوتے ہیں پر دیکھ و دونوں کے اپنے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو کئی بار اس میں ہمیں نفع نقصان ہو جاتا ہے اور اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو نوکری بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہماری ایک فکس سیلری ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہر مہینے اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں گے ہی آئیں گے دیکھو کام اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو ہماری اس میں نوکری میں آپ نے دیکھا ہوگا ترقی بھی کتنی ہوتی ہے دونوں کے دیکھو اپنے فائدے بھی ہیں نقاصان بھی ہوتے ہیں
دیکھ دیکھو کہ دونوں دو انسان ہیں ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جیسے دو انسان ہیں انہوں نے سیم اسٹڈی کیا سیم تعلیم ہے ان کے پاس ایک کا شوق ہے اس نے بزنس کرنا ایک کا شوق ہے مجھے جاب کرنی ہے ایک انسان جاب کرنے لگتا ہے اور دوسرا انسان بزنس کرتا ہے شاید جو انسان جپ کرتا اس کو اسٹارٹنگ سیلری اس بزنس کرنے والے سے زیادہ ملتی ہو پر وہ انسان بزنس والے سے آگے نہیں ہو سکتا کہ اسٹارٹنگ میں بزنس والے کو تھوڑا کم پرافٹ ہوت ہوتا ہو کم فائدہ ہوتا ہو پر اور دو چار پانچ سال کے بعد اس انسان بزنس کے اس جاب کے انسان سے ا بیس گنا پچاس گنا زیادہ کماتا ہے اتنا جاب پلا ایک سال میں نہیں کماتا جتنا بزنس والا ایک ہفتے میں کما دے گا تو پر ج کمپیئر کیا جائے پر بزنس بزنس ہی ہوتا ہے کہ انسان کو آج کل جاب والے لوگ بھی ساتھ ساتھ میں اپنا بزنس رکھا ہوا تو ساتھ میں اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں یک ہے جو انسان جاب کر رہا ہے اس کو ہم غلط نہیں مانتے کہ وہ جاب کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جاب کرنا بھی ضروری ہے جب کرنے کا بھی ایک لائیو پروسیزر ہوتا ہے جو انسان ابھی اسٹارٹ کر سکتے ج ایسا کوئی ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کر سکتے بزنس والی تو ان انسانوں کو جاب ہی کرنی چاہیے اور جاب کرنے بزنس کرنے کے لیے بھی انویسٹمنٹ چاہیے پلاننگ چاہیے اسٹریٹجی چاہیے ٹیم چاہیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ ہوں گی تو ہم اچھا بزنس کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم صرف آئے دکان کھول لیے اس میں دو چار کلو آلو آلو رکھ کے پیاز رکھ کے ہم بیچنے لگے تو بولیں کہ ہم بزنس کرنے وہ بات نہیں ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ بڑا بزنس جب بھی بزنس کے بارے میں سوچو اور بڑا بزنس کرنے کے بارے میں سوچو اور اللہ آپ پہ ا رحمت کرے گا تو آپ بڑا بزنس ہی کرو گے پر جتنا انسان بڑا سوچے گا اتنا بڑا انسان بنے گا
بالکل بالکل یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ بزنس سے دیکھو ہمیں فائدے بھی ہیں اور دیکھو نوکری کے بھی فائدے ہیں اور بزنس کہ دونوں کے اپنے اپنے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے جیسے آپ نے کہا دیکھو کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں چاہے ہم بزنس کرتے ہیں یا نوکری کر تے ہیں پر اگر ہم کوئی بھی کام پوری اپنی ایمانداری اور محنت سے کرتے ہیں تو اللہ بھی دیکھو آپ پہ اس پہ کتنا ہم پہ مہربان ہوتا ہے اور ہمیں ہر کام میں آپ نے دیکھا ہوگا سفلتا بھی ملتی ہے ان سب چیزوں سے پر ہم تو کہتے ہیں چاہے بزنس کرو چاہے نوکری کرو پر اس کو اگر آپ پوری ایمانداری اور اپنی ساری محنت لگاتے ہو تو آپ کو سفلتا ہر کام میں ملتی ہی ملتی ہے
جی جی دیکھو انسان کو زندگی میں کوئی بھی کام کر رہا ہو چاہے نوکری کرنی کاروبار کر رہا ہے تو محنت تو انسان کو کرنی ضروری ہے دیکھو نوکری بھی بنا محنت کے نہیں ہوگی اور بزنس بھی کاروبار بھی بنا محنت کہ نہیں ہوگا تو محنت تو انسان کو کرنی ہی پڑے گی جو انسان محنت نہیں کرے گا تو جاب سے بھی نوکری سے بھی نکال نکال دیتے ہیں اور جو بزنس میں کاروبار میں محنت نہیں کرے گا تو اس کا بزنس کاروبار بند ہونے کے مقام پہ آ جاتا ہے تو پھر اپنا پیسہ اس میں ویسٹ کر دیتا ہے انسان جو محنت نہیں کرتا تو اللہ نہیں گلا کہ آپ اور رسک کی میں بات سوچو پہلے محنت کی سوچوں کہ جی آپ محنت کرو گے تو آپ کو ہر چیز ہر مقام مل جائے گی اور آپ ہر مقام پہن جاؤ گے تو ہر انسان کو محنت پ سوچنا چاہیے محنت کے بارے میں اور محنت کرنی چاہیے اور اچھا اور نیک کام کرنا چاہیے اور اچھی ہمم نوکری کرنی چاہیے اور اچھا بزنس کرنا چاہیے
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے آپ نے جیسے کہا دیکھو بزنس ہوتا ہے بزنس کا کیا ہوتا ہے بزنس آپ کا دیکھو اگر آپ کی ایک پیڑھی کر رہی ہے تو وہ دوسری پیڑھی بھی آپ کا وہ بزنس سنبھال سکتا مطلب ختم نہیں ہوتا کہنے کا میننگ ہے پیڑھی در پیڑھی چلتا رہتا ہے اور اگر ہم لوگ اسی کے اگر دیکھو مقابلے دیکھتے ہیں اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو ہم دیکھو پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر ہمیں جا کے کہیں اگر ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوتی ہے تو ہی ہمیں کوئی اچھی نوکری ملتی ہے وہ ہم اپنی نوکری مطلب اپ نے دیکھا ہوگا کسی کو دے نہیں سکتے اور بزنس ہے بزنس تو دیکھو اپ اپنے اپ کے بچے بھی اگے ابھی ہیں ان سب چیزوں سے بزنس کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے تھوڑا سا
جی جی تو ہر دے دیکھو ہر انسان کو اپنے شوق کے ساتھ انسان کو جو اچھا لگتا ہے وہی کرنا چاہیے کہ دوسرے کو دیکھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی انسان بزنس کر رہا ہے اس کے اس پاس والا تو ا بھی بزنس کرنے میں اسٹار لگ جاؤ جب کوئی انسان جاب کرنا لگ رہا ہے تو اپ بھی اس کو دیکھ کے جاب کر لو گے ایسے اپنا ٹائم ویسٹ کرو گے اپنی لائف خراب کرو گے انسان کو پہلے خود پہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں اور جو مجھے شوق اس چیز میں مجھے بزنس کا شوق ہے بزنس کرو جاب کا شوق ہے تو جاب کرو تو کسی کو دیکھ کے ا خود کا ماتھا نہیں اسے توڑنا چاہیے کہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے
بالکل اپ نے یہ تو بالکل ٹھیک کہا اب وہ یہی ہوتا ہے اپ نے جیسے کہا اپ نے دیکھا بزنس کرنے کے لیے ہم اگر کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ہم اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور اگر نوکری کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اچھی تعلیم بھی چاہیے ہوتی ہے اپ نے دیکھا یہ تو اپ کو پ تا ہی ہے دیکھو دونوں کے اپنے اپنے ہم تو کہتے ہیں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے یہ تو ہمیں یہ تو ہمیں اپنی سہولیت کے حساب سے اور اپنی پڑھا ہماری کتنی تعلیم ہے یا ہمارا کس چیز میں اپ نے جیسے بولا کہ ہمار کو پسند ہے کرنا اسی حساب سے کرنا چاہیے
صحیح فرمایا اپ نے صحیح فرمایا اپ نے
چلو اچھا لگا اپ سے بات کر کر ہمیں بھی بہت پتا چلا اللہ حافظ
اللہ حافظ